ہلو ہاںک کہاں ہے وہیں ہے بوا گھر
روم ہے
کب
ساڑے بارہ بجے
ا ب آئی ایگزام لکھ کے
ہوں
کھانا کھا رہی کا
ارے منہ بہت خراب لگ رہا تھا طبیعت خراب جیسے ان سے چلی سوس تھا
ہ
کھ رہے تھ تکھا لگ
سوس کھا رہی تم کو کچھ ملا ن سوس کھا رہیسانی ہے
پک نے دیکھا پورا من لگ رہا ہے سردی جیسے پورا لگ رہا ہے ن ارے پانی وانی چینج ہوتا ہے نا اسی لیے ٹھیک نہیں لگتا ہے
ایسا میں موسم بھی ادھر دیکھ نا پانی گرا ہے اسس ٹائم
ادھر بھی
پورا سردی اردی جیسے پورا ہاں ادھر بھی بارش ہو رہا ہے
ہ ت بووا کب آئی آج کی
بووا آتے ہے آئی بارہ ساڑھے بارہ بجے آتے ہیں آئی تھک کی ایپ نہیں پتا اسپیکر بھی نیا ہونا د ہے ہ
ہاں تو سارا کم ل ن س
فن ہوتا نا تو تھوڑا بہت نوٹس کر لیتے
ہ ت فون ایک ہاتھ سے فون پکڑ کے نہیں کر سکتے ہ
ہوں
تو
اور اگزام اگزام کی تیاری کر رہی
اور کہیں بت رہے زندگی سالگ چل رہا بس
ہوں
خان
توی پی سب کے بات کر لگا د مطلب ہوتا ہے ایک آدمی کہاں بولے نہیں بولے
ہاں اسی لیے ہاں سپاس بھی کرتے ن کہ اور یہ تیرا ہووا پورا
ہاں میرا ہو گیا پانچ گو ٹسک کمپلیٹ لیکن ابر میرا چار گو آیا ہے
ہوں
تیرا پھر سے پانچ وہ کمپلیٹ ہو گیا
نہیںیا تو دیکھ سن رہے ہیں
جی
کھانا نہیں کھائے کا من کرتا اسی لیے ل
ہوں
کھانا نہیں کھانے کا من کرتا ہے اسی لیے اسی لیے آج تو رول منگوان کھانا کھائے کے منع کر ول گریبی
ہاں
گریبی چرم پہ ہے اور بتاؤ اور کیا چل رہا ہے
اور کچھ نہیں چل رہا بس ابھی پانی کال کی س بات کر کے پھر پڑھے
تو ٹیوشن ویوسن اکیلے رہتی ہے کہ دوست لوگ رہتی ہے ایسا نہیں ابھی اکیلے روم میں رہ رہے کہ ساتھ میں دوست بھی
سمرن نام کے لڑکی تھی نا
ہاں آواز ن آ لگتا ہے تیرا چچی
وہ سمرن ایک دوست تھی نا ساتھ میں رہ ت سمرن نام کی ایک لڑکی تھی نا
ہاں ہاں جان رہے ہوتے رسات رہتی تھی
کہیں اور گ یہیں بغل میں چٹ ہوئی ہے تو ابھی ہم اکیلے ہیں ایک اور لڑکی روم دیکھ کے گئی ہے ب نام کی ہے وہ پھر آئے گی
ابھی تو تم کو اکیلے ایک آدمی کا ہی کرایہ پورا کرایہ دینا پڑتا ہوگا عغ او اچھا ہاف ہی دیتی ہے نا
ہاںاں آ آپ ہی دیتے ہیں دیکھ کے گئی ہے ایک لاڈلی نام کی لڑکی وہ بھی بولی ہے کہ شفٹ ہو جائیں گے
ہ کہاں کی ہے
کڈرما
کڈے ر مول کے وہ لگتا ہے کالج وج کے لیے نا
سرت کولمبس میں پڑھتی ہے ن کالج ہاں یہ ریگولر نہ مانگتا ہے اسی لیے
ہاں ست کو للمب میں نیو نیو ہے فریشر ہے کہ
ہ نہیںائ سمیسر تھرڈ کی ہب وہ بھی
ہوں
بی ایس سی ہے اس کا بھی میتھ آنرس
ہو پھر اس کا ساتھ الگ اکویشن بنانا پڑے گا تم کو
ہاں ارے روم میں ہوتے رہتے ہیں
ساتھ میں رہے گی ت بہت جھنجٹہرے نیا نیا آدمی سے کتنا ا ا ایک ہی روم میں رہنا پھر تو لوگ مطلب
اکیلے رہاہ بھی نہ ہو سکتی ہے کہ وہ الگ تم الگ ساتھ میں تو رہنا پڑے گا
الگ الگ کھانا بناتی تھی نا تو لوگ
ہوں الگ الگ کھانا بناتا
ہ ہوں
لیکن یہ تھا سمرن وہ کی نا کیونکہ انٹیھی سے بگ جھگ ہو گیا تھا
ہ
نہیں تو بس وہ اچھی تھی ہم لوگ دونوں جو بھی بناتے ساتھ میں ڈسائڈ کر کے مل کے ہی بناتے تھے
ہوں
یہی ہے وہ بھی بغل اور ہاں
کااہے با جگ ہو گی ہے تھنڈی ساتب پرایا کر لگ
رینٹ رینٹ کے چیکر ہ
ہ ابھی کتنا رینٹ بڑھ گیا کہ
بارہ سو
اتنا ہی شروع سے اتنا ہی لے رہی
شروع گیارہ تھا بارہ سو ہو گیا
آک ل کان
ہوں
ہ
پتا بھی نہیں چلتا مہینہ کب لگ جاتا ہے
دینا پڑتا نا اسی لیے اور اس کو لگتا ہوگا کہ کتنے لیٹ سے مہینہ لگ رہا ہے کیا ک اسکول
ہاں ہاں ہاں سچ کتنا جلدی آ گیا ابھی تو چار پانچ دن ہوئے ہے ہاں س لگتے
ا بہت
اور بتاو
کیا بتائیں
تو سد ہم بھی شادی کب کریں گے
مانگنی کی تو اس میں تو ابھی ان کی شادی کا بھی کہل پوچ رہے اگلے سال ہوگا
ارے منگی ت ہم بیزی تھے اسی لیے میں آیا تھا
ہاں جانتے ہیں بزی تھے اتنا ایکسکیوز دینے کی ضرورت نہیں ہے تم کو بھی اور ہم کو بھی
اسی لیے شارٹ کٹ میں بتانے ہیں
ہمم اسی لیےٹا تو بھی ج ہم بھی جان رہے ہیں ہوگ ن اگلہ سال بھی ہوگات اگلیے سال میں ہوگا
ہمم کرتے رہے
عید بد تک کر لیں گے نا رمیا تیرے مڑیے پ بیٹھا لے
نہیں میرا بال بنا دینا ٹھیک ہے تب ساتھ میں رو دیں گے ساتھ دے دیں گے پھر
کوئی ضرورت نہیں ہم اکیلے کافی ہے ماحول بنانے کے لیے
نہیں اکیلے محول نہیں بنتا ہے
دلوا جیسا کرناا دلوا پورا ستل تھی نا ایک دم بھوت جیسے اٹھی تھی
ہم نہیں سگے اٹ جائے گا خالی ہیئر اسٹائل بنا دے گی نہ
پتا نا جیسے ہم نہیں بنا دیں گے تو تو کیا کرے گی وہی نہیں رکھا پھر ساادن بھ یہ سب شادی ٹائم جیسے کرتی تھی جیسے کرتی ت پورا جا کے بس کے کنو تارا پیسہ پٹال لے گی کا
اپنا گھر ہی وہاں چھتوا پر جا کے گھسل تھی ساادن بھیا گھر انہیں جا کے رسلتے ہمیشہ تو یہی کہ لگتا ہے بل اور کھینچ دیک ایک دم
ہمارے چک میرے وال اتنا اچھا ہے سب کو تعریف کرتے ہیں
کون تعریف کرتے تھ بالے
ہاں اک
ہاں کہاں ہے بابو کدھرے رے ان لوگ ات دما خراب کرتاین اتت ن تو اتنا مشکل سے کرا ملتا جوت ہی لن دیتا پنجابی تڑتا چل چلے گا اور دوٹھ کیک
دو پنجابی تڑکا دو کیک دو کیک ا تو مشکل تو کچھ کھانے کا من کرتا ہے ایک تو مطلب کھانے ہی کا من نہیں کرتا ہے لیکن کچھ کھانے چاہو تو ملے گا بھی پانی بند ہوا بھیجے اکر
کون جا رہا ہے دکان ادھر تو بہت بارس ہے بہت زیادہ نہیں
زیادہ نہیں ہوا لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے کافی دیر گرا ا ابھی ابھی رکا ہوا ہے
ہوں ہم کو بھی باہر جانا تھا سبزی خریدنے
اچھا سب اچھا سبزی وبزی خریدنے مارکیٹ ابھی برسات میں تو بہت مہنگائی ہو گیا ہےرھائی
بہت مہنگا تو ہو گیا ن آلو بھی پورا میٹ اھا ہو گیا نہیں ٹیک لگتا
ہ گھر کا نہیں دکان والا بھی تو ویسا ہی ملتا ہے
نہ تو آلو آلو کھاتے رہتے تھے لیکن اتنا میٹھا ہو گیا نہیں کہ نہیں اچھا لگتا ہے
گھر والا آلو لے کی تھی
ہمم ہمم
ہاں میرا تو